ہلو
السلام علیکم بھائی جان
وعلیکم السلام بھائی جان بوولے نا بھائی جان کیا حال چال ہے کیسے یاد کیے
ایسے ہی بھای جان من نہیں لگ رہا تھا تو سوچے آپ سے بات کر لے سب خیریت ہے بھای جان میرا اپنا بتائیے نا بھائی جان
میرا بھی سب خیریت ہے بھائی جان ا می جان ابو جان لوگ ٹھیک ہے بھائی جان
جی بھائی جان امی جان ابو جان آپ بتائیے نا امی جان ابو جان لوگ ٹھیک ہے
ہاں یہاں امی جان ابو جان لوگ بالکل ٹھ ہے
اچ جی بھائی جان کھانا بھی بنا لی امی جان بنائی ہے ہم نے بنایا بھائی جان کھانا بھی بن گیا
آپ کو آتا ہے کیا بنانا بھجن کے نہیں
جی بھائی جان آتا ہے ہم کو کھانا بنانے آتا ہے
اب کیا کیا بجا لیتے ہو بھائی ج
بھائی جان جیسے ہم بنا لیتے ہیں بریانی بنا لیتے ہیں پھر مٹن بریانی بنا لیتے ہیں پھر ا دال چاول سبزی بھی بنا لیتے ہیں لیکن روٹی جو ہوتا ہے نا بھائی جان وہ ہم سے نہیں وہ ہم سے نہیں بنتا سمج
جی
وہ امی جان بنانا پڑتا ہے امی جان کو اور یہ سب یہ سب مطلب روٹی کا چھوڑ کر سب کچھ بنا لیتے ہیں بھائی مچھلی ہو گیا یہ سب بنا لیتے ہیں شاکاہاری چیز بھی مساہاری چیز بھی دونوں بنا لیتے ہیں بھائی
تو روٹی بنانا سیکھتے کیوں نہیں ہے
سیکھ رہے ہیں بھائی جان لیکن گڑبڑ ہو جاتا ہے بھائی جن خراب ہو جاتا ہے بھ جن
اور بتائیے بھ جان پڑھائی لکھائی کیسے چل رہی ہے
جی بھ جان پڑھائی لکھائی بھی خیریت سے چل رہی ہے بائی جن ٹھیک سے چل رہی ہے
اور بتائیے موسم ادھر کا کیسا ہے گرمی کس طرح کا ہے بھائی جان ٹھیک چل رہا ہے گھر
گرمی کیا ٹھیک چلے گا بھائی جان اتنا مطلب بہت زیادہ گرمی ادھر پڑ رہا ہے بھائی جان سمجھ
جی
کلاممی جان کا بھی طبیعت خراب ہو گیا تھا گرمی کے کارن مطلب گرمی میں ہی دھوپ میں ہی نکل گئی ہم منع کر رہے تھے پھر بھی نانی جان سے ملنے گئی تھی تو ادھر سے آئی تو مطلب تھوڑا طبیعت خراب ہو گیا تھا تو دوا لا کر کل دیے ڈاکٹر سے پوچھ کر تو ٹھیک ہو گئی وشرام کی کھانا کھا کر تو صحیح ہو گیا ہے
تو مطلب اب تو ٹھیک ہے نا بھائی جان طبیعت
جی بھائی جان آب خیریت ہے طبیعت اب خیریت ہے
تو آج تو کھانا بن رہا ہے بھائی جان
جی بن بن گیا ہے وجن کھانا
تو کھانا تو کافی لذیذ ہوگا
بھائی جان ابھی نہیں کھائے ہیں لیکن کھائی ہے بہن جن تو بول رہی تھی کھانا آج کا بہت لذیذ ہے
اور بتائیے بھائی جان پھر سمے جو رہتا ہے وہاں پہ آپ کیا کیا کرتے ہیں
فری سمے میں جو مطلب جیسے ہو گیا کچھ سیکھتے ہیں نیا کچھ سیکھتے ہیں سمجھے بھائی ج
جی بھائی جان
اور فری ٹائم میں تھوڑا اکیلے شانت شانتی جگہ پہ اکیلے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں جانتے ہیں اپنے مطلب تھوڑا شانتی سے بیٹھتے ہیں سمجھے بھائی جان
جی اور مطلب کہ آپ آم کا رس بنانے آتا ہے بھائی جان
جی بھائی جان آپ کو آتا ہے
جی
تھوڑا بتائیے نا ہم کو بھائی جان تھوڑا مطلب کم
لے آنا ہے اس کے بعد مت مطلب کہ اس کو بڑھیا سے گرم پانی چاہے نارمل پانی میں دھو لینا ہے جب اچھے سے مطلب صاف ہو جائے تو آم گیس پہ ایک بڑھیا سا ڈگچی یا کوئی کٹورا چ رہا دینا جب اس میں پانی گرم ہو جائے تو اس میں اس کو آم کو ڈال دینا ہے آم کو بھی گرم کرنا ہے پانی کے ساتھ جب دیکھا جائے تو تھوڑا زیادہ گرم ہو جائے تو آم کو نکال کے پانی کو پھینک دینا ہے آم کو اس کے بعد اس کے چھلکا کے ساتھ چل لینا ہے اور اس کے اندر جو ہوتا ہے گدا اس کو ایک کچورا میں نکال کے چمچ سے نکال لیجے یا ہاتھ سے نکال لیجے کچھ بھی سے نکال کے رکھ لیجے اور جب تھوڑا ٹھنڈا ہو تو اس میں تھوڑا چینی ملا دیجیے تھوڑا زیادہ نہ اگر تھوڑا سا صحت کا چنتا ہو تو اس میں میٹھا ملا دیجے میٹھا ملا دینے سے یہی ہوگا کہ سواد تو اچھا نہیں لگے گا لذیذ سرح نہیں لگے گا لیکن سواد کے لیے اچھا رہے گا آ چینی ملا دینے سے سواد اچھا ہو جاتا ہے بھائی جان
جی لیکن سواستھ مطلب سواستھ پر ہانیکارک اثر پڑتا ہے نا بائی جان
جی بائی جان جان چیننی کھا سے سوستھ ہانیکارک
تو وہ مطلب یہ آم رس بنانا کیسے سیکھے تھے کس سے سیکھے تھے بھائی جان
ہم خود سے سیکھ گئے تھے بھائی جان ہم دیکھ س تھے ایک میرا دوست کی امی جان بنا رہی تھی تو انہوں نے سکھا دی تھی ت بڑھیا سے اور ہم میرا طبیعت بھی خراب تھا ایک اور ہم اپنے دوست کے گھر گئے تھے تو اس کی امی جان نے ایک بار بڑھیا سے ے پلائی تھی تو میرا طبیعت بھی ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم کو کافی جگاسا ہوئی بھائی جان کی یہ کیوں طبیعت کیسے ٹھیک ہو گیا تو وہی بنانا سیکھے
اور بتے نا بھائی جن لیچی ووچی کھا رہے ہیں کہ نہیں بھائی جن
ہاں بھائی جان لچی کھا رہے ہیں ادھر آم بھی کافی پڑا ہے بھائی جان ہم گئے تھے اس دن باوچی میں باغوانی میں تو لچی دیکھے تھے آم دیکھے تھے اور جامن بھی تھوڑا موڑا آ رہا ہے بھائی جان اس دن تو گئے تھے تو جلیبی بھی دیکھے تھے جلیبی کا پیڑ پہ بھی اچھا خاصا جلیبی آ چکا تھا بھائی جان ویسے اس بار ہمچی لچی توک کھائیں گے بھائی جان بڑھیا سے
جی اور بتائیے نا بھائی جان کہیں گھومنے کا سوچ رہا ہے کہ نہیں
ہ بھائی جان ابھی ہی آئے ہیں ہم بنگلور سے پہلے کچھ دن پہلے ہی آئے بنگلور سے بنگلور گئے
کا بھائی جان
جی بھائی جان گاؤ آ گئے
اچھا ہم بھی سوچ رہے ہیں بھائی جان باہر سے سے آنے کے لیے بھیٹ ملاقات ہو جائے گا بھائی جان
جی بھائی جان بنگلور گئے تھے بھائی جان تو وہاں پہ کئی طرح کی چیزیں گھومے کئی طرح کی انوکھی یادیں آئی کئی طرح دوستوں کے ساتھ کافی گھومے بھائی جان جیسے گئے وہاں پہ پارک تھے بہت اچھے اچھے پارک تھے بھائی جان پھر اس کے بعد وہاں کا مال کافی سندرتا تھا پورے بارت کا سب سے سندر مال دکھ رہا تھا پھر وہاں کا جو بڑے بڑے عمارتیں تھھی بھائی جان وہ اتنی اچھی لگ رہی تھی بہت اچھی لگ رہی تھی بھائی جان تو وہ سب گھومے اس کے بعد وہاں پہ کئی طرح کی پارک ہے جیسے کبن پارک ہے بھائی جان اس کے بعد جھرنا ہے اس کے بعد بہت بڑے بڑے شہر ہے جیسے وائٹ فیلڈ ہو گیا مجیسٹک ہو گیا میٹرو بہت پورے شہر میں ہے بھائی جان تو میٹرو کا آنند بھی لیے تھے میٹرو سے ہم لوگ مجیسٹک جاتے تھے مجیسٹک پہ بنگلور کا بہت بڑا بس اسٹ اسٹینڈ ہے تو وہاں سے ہر جگہ کا بس ملتا تھا پھر اس کے بعد میں جیس ٹیک سے ہم لوگ وائٹ فیلڈ جاتے تھے وائٹ فیلڈ بھی وہاں پہ بہت اچھا علاقہ وائٹ فیلڈ ہے بھائی جان کرف بڑے بڑے بڈ عمارتیں دکھے گی
اچھا مطلب وائٹ فیلڈ مطلب اجلا اجلا ہی مارتے مطلب اجلا ا چ
نہیں بھائی جان وہ غلط نہیں اجلا عمارت نہیں ہوتا ہے وہاں پہ وہ بنگلور کا سب سے امیری والا علاقہ ہے بھائی وہاں پہ مطلب کہ سب چیز بڑھیا سے بنایا گیا ہے وہاں پہ صرف بڑا بڑا بلڈنگ کروڑوں کا بلڈنگ جیسے کہ دس ہزار کروڑ تین ہزار کروڑ پان ڈیڑھ سو کروڑ ایسے ایسے کا بلڈنگ ملتی ہے بھائی جان اور وہاں کا سب سے جو امیر لوگ ہوتے ہیں بھائی جان وہ وہیں پہ رہتے ہیں تو اسی لیے اس کا نام ہے وائٹ پھر پھر پھر ایک اور شہر کا نام ہے اسی میں الیکٹرک سٹی بہ جان جہاں کافی پی جی ملتا ہے بچے لوگوں کا پسندیدہ جگہ وہاں پہ کافی بچے لوگ رہتے ہیں پھر وہیں پہ ایک اور سسٹک ہے مجیسٹک مجیسٹک کے ہمارے وہاں پہ مڈل کلاس لوگ کافی رہتے ہیں بھائی جان وہاں پہ مہنگائی بھی بڑھیا رہتی نہ زیادہ کم نہ زیادہ ہے جائے
تے ہیں نہ بائی جان
جی بھائی جان م ڈسٹک میں کیونکہ وہ وہاں کا سب سے بڑا شہر ہے کیونکہ وہاں پہ وہاں پہ بس اسٹینڈ بھی سب سے بڑا ہے اور وہاں کا وہاں سے ریلو ریک ہی ب بدلتا یہ جو میٹرو کا ٹریک ہوتا ن بھائی جائے وہاں سے دو جگہ بدلتی ہے ایک جو نکلتی ہے پرپل لائن کر کے اور ایک نکلتی ہے گرین لائن کر کے اب تو ایک نیا دو نیا اور بنا ہے جیسے ایک پنک لائن بنا ہے اور ایک گلابی لائن بنا اور ایک پیلا لائن بنا توب پیلا لائن ایم جی روڈ اور کہیں کہیں جاتی ہے جو ہم لوگ آ گئے تب بنا بھائی جان اور گلابی لائن تو تھی
جی
بہت بہت اچھا جگہ ہے بھائی جان بنگلور مطلب ہر چیز اچھا ہے بس تھوڑی سی سمسیا جام کی ہے باقی سب ٹھیک ہے بھائی جان جتنا اچھا شہر ہے نا بھائی جان اتنا بہت وست بھی شہر ہے آپ جب بھی جائیے گا تب سارے لوگ اپنا کام کر رہے ہوں گے بھائی جان کسی کو کوئی سے مطلب نہیں ہے سب اپنے کام پہ بیست ہے بھائی جان آپ ویسے گئے بھائی جان ایک بھی بار بنگلور تو آپ تو دیکھے ہی ہوں گے
جی بھائی جان گوئے ہیں بھائی جان وہاں پہ جیسے آپ بولے ہیں وہ سب بہت سکھ سوھا ہے بھائی جان وہاں پہ گاؤں کی اپیکھا بہت اچھی جگہ ہے بھائی جان مال ہے عمارتیں ہیں بھائی جان بہت اچھی اچھی عمارتیں ہیں مطلب بہت آنند آتا ہے وہ سب دیکھ کر کے کتنا وکست ہو گیا ہے یہ شہر نا بھائی جان
جی بھائی جان اور مطلب کہ
کہ ہم بھی جائ گووا گھومنے گووا پھر منالی پھر آپ چلیے گا بھائی ہم آئیں گے باہر سے تو گھر
نال ہی تھوڑا جانا ہےگا گھومنے کیونکہ منالی میں جو برف بارش ہوتی ہے ہمیں دیکھنا ہے کافی پسند ہے بھائی جان ہمیں تو وہ ایک بار تو دیکنا ہے اس لیے ہم منالی تو جائیں گے ہی بھائی جائے کیونکہ ہمارے یہاں تو برف کی بارش ہوتی نہیں ہے اس لیے ہم یہاں نہیں دھ پاتے بھائی جان
سوچ رہے ہے بھائی جان لوگ کے ساتھ جائے بھائی جان لوگ بھی ہے دو چار بھائی جان لوگ ہیں اس ان سبھی کے ساتھ چلا جائے گا سمجھے بھائی جان
ٹھیک ہے بھائیائی جائے نا ہم بھی دیکھ ہم آ کو بتاتے ہیں اگر ہمارے پاس سما ہوا تو ہم بھی چلیں گے بھائی جان اور جانتے بھائی جان بنگلور میں جتنے بھی اونچی اونچی عمارتیں ہیں نا بھائی جان وہاں پہ سب کے اوپر ہیلی پیڈ بنا ہوا تھا جہاں پہ ہیلییکپٹر اترتا ہم لوگ ایک جگہ جا رہے تھے بائی چانس ایک گراؤنڈ میں ہیلییکپٹر تھا کوئی کسی امیر آدمی کا
جی
اور کافی مطلب کہ بنگلور انڈیا کا سلکون ویلی ہے بھائی جان تو کافی لوگ رہتے ہیں کافی صرف کام کرنے والے لوگ رہتے ہیں بھائی جان جن کے پاس ہنر ہو اچھا سے ہنر ہو وہ لوگ کافی رہتے ہیں ہم دیکھے تھے بھائی جان تو بہت اچھا لگا دیکھ کے یہاں کا موسم بھائی جان بہت سہانا ہوتا ہے وہاں پہ بارش ہوتی ہے اچھی سے پھر نہ زیادہ دھوپ رہتی ہے نہ زیادہ ٹھنڈ رہتی ہے پورے رات کو کافی ہوا بہتی ہے بھائی جان رات اس کو تو ایک چادر کی ٹھنڈ بھی لگتی ہے پورے مطلب کہ پورے مہینے یا پورے سال بھر ایک ہی طرح کے موسم رہ
جی وہاں کا موسم بہت مطلب نیترت رہتا ت نہیں بھ جان
ہاں پورا مطلب کہ سال پہ جائیے تو ایک ہی طرح کا موسم رہے گا صبح میں دھوپ نکلے گی شام کو تھوڑا دھوپ کم ہوگا اور رات کو تھوڑی ہوا چلے گی ٹھنڈا ٹھنڈا بھائی جانس اور بارش بھی کبھی ہو سکتی ہے ویسے بھائی جان آپ بتائیے بھائی جان آپ گھومتے تھے بنگلور تو آپ اکیلے گئے تھے یا بھائی جان لوگ کے ساتھ گئے تھے
نہیں بھائی جان بھائی جان لوگ کے ساتھ گئے تھے چار پانچ بھائی جان لوگ بھی تھے گھومنے کے لیے مطلب کہہ سکتے ہیں کہ ہم بنگلور گئے تھے گھومنے کے لیے سمجھے
جی بھائی جان
جی بہت مطلب اچھے سے گھومے وہاں کا مطلب بہت مطلب ٹھیک ہیھ کہ سکتے ہیں اس کو وایو بھی اچھا ہے اچھا ہی ہے پیڑ پودے کہ سکتے ہیں کہ کم ہے لیکن صحی ہے بھائی جان وہاں کا پراکرتک شاہی ہے
جی بھ جان پیڑ پودے بھی اب لگ گیا ابھی ہم لوگ جب گئے تھے تو آیا تو اچھا تھا پیڑ پودے روڈ کے کنار ہے سرک پ کنار ہے